ا بات
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ہاں اللہ کیا ہو رہا
ہاں کچھ نہیں اور سب کیا چل رہا
آواز بتلگی آ رہی ہے آپ کی
کیا چل رہا
کچھ نہیں بیٹٹھے ہوئے تھے کھانا بن گیا ہے
کیا بنائیں کھانا؟
لوکی چنے کی دال
اچھا کیسے بنات تو لوکی
لکی سے نہیں گتا ل سے ہ مسالحہ پیس کے بناتے ہیں جیسے پیاز لہسن ادر الگ وغیرہ پیس کے اور پھر سب مسالے اسی میں ڈال کے ا تو چھونک دیتے ہیں اس سے ہاں پھر لوک کاٹ کے لوکی بھی اسی میں ڈال دیتے ہو دال بھی پھر کوکر بند کر کے
پہلے مطلب آپیے نہیں کر تو جیسے مطلب کیا جاتا ہے کہ لوکی اور اس کو چنے کے دال کو پہلے ابالا جاتا ہے ہلدی نمک ڈال کے ویسے نہیں کرتا
نہیں نہیں ایسے نہیں بناتے ہم لوگ ایسے ہی بناتے ہیں جیسے چنے کی دال ا ت کی چالنی بنائی جاتی ہے وہ نان کے ساتھ کھانے کی کے لیے ویسے تو اس پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ چونک دی یہ سب
ہم ہم لوگ جیسے جی جی
ہاں ہاں پھر بع میں جب جیسے کوکر کھولتے ہیں نا تو پھر اس کو لوکی کو تھوڑا چمچ سے ویسے کر دیتے می تو اس میں مکس س جائے الگ الگ سے ٹکڑے نہ دھ
ہاں تو ہم لوگ مطلب کہ دوستوں کئی طریقے کیا ہو تو اس میں جیسے ہم لگ بناتے ہیں کہ چنے اور اس کو لوکی کو ابال دیتے پہلے ہلدی نمک ڈال کے پھر اس اس کے بعد کیا کرتے آپ پیسا ہوا پیاز ڈالتے ہو نا تو ہم لوگ اس میں پیسا ہوا پیاز نہیں ڈالتے پیسے پیاس سے کیا ہوتا ہے مطلب کہ اس سے تو اچھا بنتا ہے لیکن اس میں جو یہ ہوتی ہے نا مچھلی والا سواد آ جاتا ہے
اچھا
ا اسی وجہ سے
تو آپ کیسے بناتے ہیں
پیاز بریانی کر کے مطلب کہ اس میں ٹماٹر جیسے بریانی ڈالا اس تھوڑے دیر کے بد پھر ہلکا لس سین ڈال کے اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں ٹماٹر ڈالتے ہیں پھر اس میں تھوڑا سا نمک ڈالے کہ جیسے ٹاٹر گل جائے ٹھیک ہے پھر اس کو ملاتے رہتے دیکھتے میں مطلب براؤن ہونے لگ جاتا ہے تو اس میں کیا کرتے پھر سارے مسالے ڈال کے پھر اس کے بعد مطلب کہ اچھے سے اس کو بھونتے ٹھیک ہے جب مسالہ اچھے سے بون مطلب کہ بھن جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا کرتے چنے کی دال اور لوگ کو اس میں ڈال دیتے پھر ہو جاتا ہے اس میں پھر نمک یہ سب سارا مسالہ تو ڈال ہی دیتے ہیں تو سواد کے انوسار اپنا ماں یہ یہ نم ڈال سکتے ہو تیتا آب کو جتنا رکھنا ہے اسی حساب سے آپ رکھ سکتے ہو
ہاں تو مطلب ایسے نے کبھی بنائی نہیں آپ ٹرائی کر کے دیکھیں گے ایسے ہم بتائیں وہ بناتے ہیں جیسے جب چنے کی دال اونلی بناتے ہیں تو پہلے سونندھ کے رکھ لیتے جیسے کہ ابال کے رکھ لیتے ہیں چنے کی دال کو پھر الگ سے جب چوک تے ہیں تو اس میں یہی سب جو آپ بتایا آپ پیاز ڈالتے ہیں ٹماٹر ڈالتے ہیں اور م مسالہ وغیرہ ج بھی اپنے حساب سے ڈال لو پھر اس کے بعد جو ابلی ہوئی چنے کی دال ہے جو الگ رکھی ہوتی ہے وہ اس میں ڈال کے پھر ہو جاتی ہے
مطلب ہاں تو وہ ایک ٹائ اپنا مطلب کہ ہو جاتا
دی تھ
ہاں وہ جو ہے نا ایک ترکا ٹائپ کا ہو جاتا
ہاں اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے ہ
وہ اچھا لگتا ہے اور ایک سدارن طریقے سے بھی بناتے ہیں جیسے مطلب کہ پیاز یہ سب پکڑ کے پیاز بران کر کر کے پھر اس میں اچھے سے پورے مسالے ڈال پھر اس کے بعد چنا ڈال کے پھر اس کو پانی تھوڑا سا بھنے اس کے بعد پانی ڈال کے پھر اس کو گیس پہ ہی کر دیتے چلا دیتے
اچھ
ہاں ایک طریق یہ ہو دو طریقے ہوتے ہیں مطلب کہ چاہ تو اس میں کئی طریقے سے اپنا یہ کر سکتے ہو اپنے من کے اوپر ہے ہاں
نہیں مطلب ہمارے یہاں پر نا جیسے لوگ بناتے ہیں جیسے م چچی ہیں امی ہیں یہ لو جیسے بنات ہیں ویس ہی سیکھ
ج جی جی
آ
آ م لوگ تو مطلب میری امی تو تھوڑا بہت سکھائی ہے بٹ میں تو اکثر اپنے ہی من سے ساری چیز بناتی ہوں
اچھا
ہاں اپنے من سے میں ساری چیز بناتی ہوں اور جو بھی چیز بنائی ہوں آج تک تو ماشاء اللہ صحیح ہی لگا ہے سبھی کو
اچھا
ہوں
ہاں ویسے اچھا لگ رہا ہو کیونکہ ایسے سونند کی اچھی لگتی ہے جیسے اور بھی دالیں وغیرہ ہو ت ہے جیسے کہ ا چ وہ کالی والی کون سی ہوتی مسور کی تال وہ تو بہت دیر میں گل تی ہے اس میں تو چار پانچ سیٹی لگ جاتی تو وہ ایسی ہی پانی میں رکھتے ہیں پانی میں سب کچھ جیسے کہ ڈال کےیا پیاز ڈال دی ہلدی اور مرچ اور جو بھی مطلب مطلب ڈالنا ہے ویسا مسالہ نہیں ڈلتا ہے اس میں سے پانی میں سب کچھ ڈال دیا اور پھر بند کر دیا کوکر اور پھر وہ ابل جات ہے اسی میں ٹیسٹ آ جاتا ہے بد میں چ
چھونک دیا ہاں تب جا کے ہو جاتا ہے سب مطلب کہ کئی طریقے کی کہ اس میں دالیں ہوتی ہے تو اسی حساب سے اب مطلب بنا سکتے ہو اور سب کا ذائقہ الگ ہوتا ہے
ہریر کی جو دال ہے وہ الگ الگ طریقے کیسے بن جاتی ہے ہے نا
ہاں
آپ کیسے بناتے ہو
ارہر کی دال تو میں نے کبھی بنائی نہیں کیونکہ میرے گھر بنتی نہیں ارہر
اچھا ویسے بتا آ رہا ہے کہ تال میں کیا ہوتا گیس بننے لگتی ہے وہ ویسی ہوتی ہے نا گرم ہو یہ وہ اوررر کی دال تو میرے گھر پہ بھی بہت کم بنتی ہے پر وہ دال چاول کے ساتھ اچھی لگتی ہے ایس مسور کی دال بھی ج چاول کے سادھن
اچھی لگتی ہاں دال چاول جیسے بھر آلو کو پڑھتا ہو کیا تو اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے کڑم کڑم دال چوول اورڑ پڑتاام
ہاں
اور چنے کی دال کو بھی ایسے آپ تڑکا لگا بناؤ گے اس میں چاول کھاؤ گے تو اس میں اور اچھا مطلب کہ اور اچھا لگتا ہے وہ ٹیسٹی لگتا ہے اس میں زیادہ ٹماٹر ڈالو گے نا تو اس سے ٹیسٹی اور زیادہ بڑھتی ہے
ہاں اور میرے یہاں پہ جیسے چ نئی کی تال بنتی ہے تو پھر میرے بھائی نان منگا لیتے ہیں بازار ھر روٹی نہیں بنتی گھر پ کیونکہ میر بائقتے چنے کی دال کے ساتھ وہ والی ناند اچھی لگتی ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں نہیں تو ہم لوگ روٹی بھی بناتے ہیں اور تھوڑا چاول بھی بنا لیتے تو اس میں اچھا لگتا ہے ہوں اور اور ادھر مطلب موسم کیسا چل رہا
ارے بھائی موسم کی مت پوچھو موسم تو ایک دم اتنی تیز گرمی ہو ج جاتی ہے دھوپ نہیں دیکھی جاتی اتنی سفید نکل لی اپل کا موسم کیا ہوا رات کے ٹائم بارش ہوئی دو گھنٹے لگاتار خوب تیز
اچھا ہاں ابھی زیادہ بارش کا موسم ہے نا اسی بارش کے موسم میں مطلب گڑی ایسے ہی ٹائم میں بارش ہو رہی ہے اس ٹائم کو بارش ہی ہوتی ہے نا تو بارش جو ہو رہی ہے تو بارش اس کی وجہ سے مطلب کہ انسان نے یہ موسم ٹھنڈا کیا ہوتا ہے کہ اور گرم ہی ہو جاتا ہے
ہاں گرم ہی ہو جاتا ہے اوپر سے مطلب ابھی تو ٹھیک لگ رہا ہے جب پانی گرتا ہے نا تو ٹھیک لگتا ہے پھر اس کو کے بعد جب ہوتا ہے نا دھوپ وغیرہ نکلتی ہے تو اور زیادہ گرمی اور ہوا بھی نہیں بالکل چلتی ہے ایسا لگتا پسینہ بس ا اندر سے بکاسا نک کلرا وہ
ہاں ہاں تو اس میں یہی س مطلب کہ کیا ہی کر سکتے
اچھا سی آتی ہیں بازار چلو مطلب کچھ خریدنا ہے ان کو کریم وغیرہ تو پھر بازار جانے کا من نہیں ہو رہا کیونکہ دھوپ نکل رہی ہے ایسا لگتا ہے کیس ھر جائ بجار میں شام ہو جائے تب جائیں
ہاں سحی بات ہے کیا کر سکتے اور
تو موسم کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے
ہاں وہ تو اللہ کی مرضی وہ جب جائے تو ہوا بھی دے سکتے ہیں جب چاہے بارش دے سکتے ان کے من کے اوپر وہ جو کر ہے ہاں انسان گرمی میں مرتا رہتا ہے پھر بھی مطلب کہ کتنا طڑپتا ہے انسان اگر لائٹ نہیں رہتی تو کیا ہوتا پتا ہے
ارے ہاں لائٹ اگر اس موسم میں لائٹ نہ ہو نا تو انسان پتا ہی نہیں کیا کریں کیونکہ آج کل یہ تو ہے نہیں ہے پیڑ ہے پیڑ کہ ہوا ہے ایسا تو ہے نا پہلے ہوتی تھی یہ سب تو بنا لائٹ کے کام چل جاتا تھا لیکن لیکن آج کچھ نہیں کیا ہاں اب پولوشن اتنا ہو گیا نا کہ انسان چھاس گرمی لگ رہی ہے ہو تو پی بھی بڑے جائے گا ہائی ہو جائے گا لو ہو جائے گا گرمی سے بھی یہ پرابلمس ہونے لگتی ہیں
ہاں ہاں جیسے آپ مطلب کبھی چنا کا چنے کی دال کا حلوا بنایا ہو
چنے کی دال کا اچھا جو وہ آتی ہے نا تب میر آم نے نہیں بنایا میری پی بناتی ہے کی
ہاں تو اس میں چنے کی دال اس میں دودھ میں بھی بنتا ہے آب چاہ تو پانی میں ابال کے بھی مطلب کہ اس میں بنا سکتے تو زیادہ دودھ میں اچھا ہوتا دودھ میں ابا لو گے پھر اس سے پیس نا پڑتا سلٹ پہ مطلب سلاٹ جو ہوتا ہے اس اسپیس نہ پرڑ پیسنے کے بعد پھر اس کو گھی میں یا پھر ریفائن تیل میں گھی میں زیادہ تر ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو گھی میں گھی ڈال کے گھی ڈال کے کے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا دو تین لونگ لےچی ڈال کے پھر اس میں وہ جو دال ہے اس کو ڈال کے اچھے سے اچھے سے بھوننا ہے جب تک وہ اچھے سے اس کی اس مل ایک اچھی نہ آنے لگے تب تک مطلب اس کو چھوڑنا نہیں اس سے اچھے گنتے رہائے نائ پھر اس کے بعد مطلب کہ آپ کہ اس میں اگر گھی اوپر آنے لگے تب سمجھ جانا کہ وہ مطلب کہ ہو گیا چنا کا حلوا بن چکا ہے
اچھا
ہاں
جی ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ہاں ٹائم ہو کیا
جی جی جی جی تو آپ سے بات ہونا ٹھیک ان شاء اللہ حافظ